ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام بیٹا آپ کیسی ہو
جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں آپ کیسی ہیں
ہاں اللہ کا شکر ہے
اور بھائی بہن اور سب گھر پر سب کیسے ہیں آپ کے
ٹھیک ہے بس آپ کا بھائی آئے ہوا ہے ہاں اچھا ہاں چھٹی ہو گئی تو وہ آ گئی تھے
چلیے بڑھیا ہے اور کیا جب ا جاتے ہوں گے تب اچھا لگ
اور اور رونق رونق رونق ہو جاتی ہے گھر میں اور پھر یہ رباب ابھی فکری سی ہو جاتی ہے کہ آ جاتا ہے بچہ تو وہ یاد بھی کر رہا تھا آپ کو
اچھا تو آ جائیے آپ لے کے
امی آپی کے سب ملنے چلیں گے مہینے کہا ہاں بیٹا چلیں گے ابھی ذرا تم اپنے ذرا آرام کر لو اپنے تھوڑا سا
یہ ل کہ پب تو گریس کا ہے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے لیکن تھوڑا سا من کے چل آؤں ب اب ہے نا اس سے ملنے بھی لوگ آ رہے ہیں اب اتنے دن میں آئے تو سب لوگ ملنے بھی آ رہے ہیں ان کی کھپو بھی آئی تھی اور اور بھی آئی تھی ان کے سب چچا بھی آئے تھے کہ بھائی اتنے دن میں آئے سب ملنے آئے بچہ باہر رہتا ہے تو سب کو رہتی ہے کہ بھائی چلو ملنے چلنا ہے لے کے تو آؤں گی میں
ہاں کر بتائیے گا
ہاں
آنے سے پہلے کہ بھائی کو پھر میں اس کے پسند کا بنا لوں گی نا کچھ اس کو جو اچھا لگتا ہوگ اس کو میںاتی سینڈوئچز بہت
اچھا اچھا ہاں ہاں سی سیح سی ہاں اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی
تو تو ویکیشنس ہوگئی ہوں گی اس کی بھائی کی پھر جولائی میں جائیں گے
اھا ہاں جول میں جیںے ہو گئے پندرہ دن
اچھا آپ نے تو بتایا ہی نہیں
اچھا ارے وہ بات ہی نہیں ہو پائی پھر بات بھی جب ہوئی ہے تو جلد بازی میںتنی رہے بزی اور اور اور ہاں دادی اور چیزوں کی باتیں ہوتی نہیں یہ مجھے بتانا یاد نہیںلا کہ وہ آ گئے اور کیسی ہیں امی کیسی ہیں آپ کی
جی اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ کو یاد کر رہی تھی کہہ رہی تھی اب تو بہت دن سے چیک کر ہی نہیں لگا ہے آپ ہاں میں نے کہا ہاں اب تو بہت دن چائنی میں کال پہ بات کروں گی پوچھوں گی کیا ہوا
اچھا ہاں میرا بھی ارے وہ تو یہ بتاؤ پان کھانے کم پڑے ا پان اب بھی اتنے کھا رہی ہیں
یہی یاد آت
ارے بھائی بھیا کتنا پون کھاتی ہیں اوفو بھائی
ایک کھانا نہ ہو بس پان ہو
وہاں بس یہی ہے
ہم بھی تو میں تو یہ نہیں دیکھ رہا ہوں ایک پان ختم دوسرا پان ختم یہ کتنے پن کھائیں گے کتنے پن کھائیں گے ایسے ہی
نقصان دائق ہیں
زیادہ تر تو ہر چیز ہی نقصان دی گئی
جی اب وہ سمجھتی نہیں نہیں بس ان سے کہوں تو پھر برا لگتا ہے مجھ سے کہے جا رہے ہیں میرے پیچھے پڑ رہے ہیں
اب مجھے بھی شوق ہے پان کھانے کا لیکن میں کبھی کبھی فادی ہوں میرے بچے پیچھے پڑھتے ہیں میں کبھی کبھی کھاتا ہوں کیوں نہ مل جائے ویسے تو کہہ نہیں پاتی جو نا اب چونا پہنچ تو جاؤ کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے میری حالت میں اتنی ہلکڑ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے ایریا بھی دکھ رہی ہے یہ سب دکھ رہی ہے پت نہیں کیا کیلشیم کی کمی کمی ہو گئی ہے کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اب جو ہے ون کی بات کر رہی ہو پان میں جھوٹ نہیں وہ سارا سامان لے کے گئی میں نیٹ بلاکس میں ڈب بہت سارا سامان کی میں نے بولا پان لیا نا اچھا اب ہم وہ کتنی مشکل سے پڑھ لیں گے اور وہ اس دن بھی اگئے بارش رستے میں اگئی ہم گھنٹے رکے رہے اب ہم پان لے کے چلی اب ہمیں اتنی کھانے کی خوشی نہیں ہوئی جو ان لوگوں نے مجھے اس کی خوش پانی کی میں نے کہا اوئے ہوئے اتنی دوائی دے رہی کہ میرے پان اگئے
اندر جس کو شوق ہوتا ہے نا سگریٹ کا شو
بالکل رائے کا ہو وہ ادمی پاگل ہو جاتا ہے
کوئی نہیں جائے بس وہ ملتا رہے ان کو
ہاں بالکل
اور سنائ
ہ آپا کیا کر رہی ہیں آپ پ کیا کر رہی ہیں
آپ آ کچھ نہیں کر رہی بس ابھی نماز آج نماز کے لیے لیٹ ہو گئی نماز پڑھ رہی ہیں
اچھا اچھا وہ تو گھر میں ہی رہتی ہیں آپ آپا کو کہیں جانے کا شوق نہیں ہے جیسے کہیں جااں ہے گھومے پھریں
نہیں نہیں نہیں
نماز یہ اپنے اس میں لگی رہتی
جی جی جی بالکل
اپنے انہنے ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھومے پھرے
نہیں
اور امی سے امی سے امی سے بھی مل جاتی ہیں
امی سے ہاں مل جاتی ہیں اب ہم کہتے ہیں ملے آئیے گھر میں ہی کیا گھر میں گھر میں رہ رہ کے بتے ہیں چند ہو جاتا ہے اگ جاتا ہے
آ کے چلو ہویا
ہاں تو ہم کہتے ہیں کہیں پہ نکلیے کہیں تو نکلیے تو پھر وہ چلی جاتی ہے ہمارے کہنے سے
اچھا اچھا تو ایسا نہیں ہے سب پڑوس پڑوس ہو کہیں اپنے چلے جا پڑوسی کےاں بیٹھ جااں اپنے مل یہ
بس وہ چاہتی ہی نہیں ہے نا وہ جان کو چلی جائے مرا تھوڑی ہے کوئی بھی
اچھا اچھا
تین
اچھا اچھا ارے میری تو ایک وہ تھی ہ میری ایک سہیلی تھی بچپن کی اب بھائی وہ جو ہے اب ہم اس کے گھر چلے آتے تھے بچوں کو لے کے اب چلے گئے دوپہر سے سارا سارا دن وہیں رہتی تھی بچے بھی بچارے خوش ہوتے تھے اب وہ شفٹ ہو گئیں باہر اب اتنا ہم وہ ہو گئے نہ بچے وچارے کہیں جا سکتے نہ کچھ اب کہاں جائیں اب یہاں پہ کوئی ہو ہلو جی آپ کیا بس تو آ رہی ہے جی جی اچھا اچھا اب وہ باہر چلیےی مجھے اتنا یاد آ کہ میں نے کہا دیکھو تھی تو چلے جاتے تھے اب جانا بھی ختم ہو گیا اب کوئی ہے ہی نہیں ایسا د کے جاؤ
ہاں پھر وہی ہوتا ہوتا ہے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں
ابھی ج رہا جب سے آیا
شہر میں وہ بھی شفٹ ہو گئے باہر چلے گئے ان کے یہاں چلے جاتے تھے ہم پہلے وہاں پہ جا کے ان کے ایک مطلب وہ تھا ان کا روم تھا مطلب وہ ایڈورٹائزمنٹ
اچھا اچھا اچھا
تو ان کے پاس پورا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ تربت ایل ڈی تھا ہاں ج ان کا کام تھا جی جی اور اپنا کچھ وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے تو ان کا بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم تھا پورا رومٹ تھاون مطلب کام کا تو م گسلی جاتی تھ رات کو وہاں پہ مووی وغیرہ دیکھ لیا کر ل کرتے تھے اب وہ لیکن وہ شفٹ ہی ہو گئے یہاں سے اب وہ باہر چلے گئے جی اب ایسے گھر چلا گیا ہاں ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے تھے
ہاںفر کسی سے کوئی ہوتا ہے ری
ب ال ب تک ہوئیتی ان ذرا ہاں وہ ہمارے گھر پہ بہت آتے تھے بہت
اچھا اچھا اچھا
ہاں ان کی وہ بہت دیر دیر تک ان کی وائف اور وہ بیٹھے رہتے تھے ہمارے گھر پر ہی بچے ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ
ہاں ہاں یہی تو ہے کہ بےتکلوفی تھی بالک
ہاں پھر وہی نا جی
ہاں صحی کہہ رہی ہیں اور جب کب آئیں گی آپ ہمارے گھر کی طرف
جی انشاء اللہ ضرور چک کر لے گا آپ آئیے نا بھائی کو لے کے
ہاں ارے وہ جو ہے اسے اتنا کام مل گیا ہے ہے اسکول سے فائلیں بنانی میں گئی بازار گئی وہ وہ لے کے آئی پیج لے کر آئے ع کیا کیا ایک وہ نہیں تھی بک نہیں تھی وہ بک لے کر آئے نا مشکل سے ملی کیکہ وہ ایک بک تین بکیں ہیں ایک سبجیکٹ کی ایک نہیں تھی بیچ کی اب ہر کوئی تو دیتا نہیں ہے پوری لو کیا تو سیٹ پورا لو اب لیکن بڑی مشکل میں ڈھونڈ کے لیکن ایک میں دیدی اب تین سے کیا فائدہ دو تو پچ اب س سیکنڈ والی نہیں تھی تھرڈ اور فس ج اب وہ بھی لے کے آئے اب وہ جب سے آیا ہے تو کاموں میں لگ رہا ہے
جیت ت نا ہلڈ ہوک دے د ہیں بچوں کو پاگل بنا دیتے ہیں بالکل یہ سوچتے پوری چھٹیاں مصروف رکھتے عنی تھوڑا بچوں کا ٹائم د ان کے آؤٹنگ کے لیے گھومنے کے لیے کہ گھومنے پھرنے جائیں گے تو
میں تو کہہ رہی تھی میں نے کہ پ پہلے ہی کر لو جو بھی کام کرنا ہے
ہاں صحیح ہے ورنہ تو ٹینشن ہی رہتی ہے
ہوں میں نے کہ اپ نے جو بھی ساری تیاری کرنی ہے اپنے پہلے سارا کام نپٹا لو اب یہی تو اس لیے یہ کہیں جا بھی نہیں رہا نہ ماز آ رہا اپنی پھکو کے نہ کسی کے کہیں نہیں جا رہا کرا پہلے میں اپنا کام کر لوں چلو کام کر لو میں نے کب جو تمہیں صحگے وہ کام پ لو جیسے تمہیں پھر چلنا بعد میں لیکن بعد میں ایسے ہی ہو جاتا
ٹینشن نہیں رہے گی کام وغیرہ کیک کام رہ گیا ہے کام رہ گیا ہے
ہاں یہی ہے
بس یہ لیکن بہت کام دے دیتے ہیں بچوں کو اتنا نہیں دینا چاہیے
کیا یہ بات تو ہے اور موسم کے ساتھ کی طرف ادھر
آپ ہماری طرف پہلے سے تو مطلب ٹھیک ہی بس لیکن دن میں تو بہت گرمی تھی اب تھوڑا رات میں تھوڑا بہتر ہوا ہے
اچھا اچھا ارے بر تو بہت اچھا موسم ہے
ہاں باہر کا تو بہت اچھا ہے ایک دم بڑھیا ہوا چل رہی ہیں
چلے
باہر کا تو صحیح ہو رہا ہے موسم یہ اندر ہی دقت ہو رہی ہے
ہاں یہ نا اب گھر ہیں بند پہلے ہوتے تھے کھلے کھلے سہن ہوتے تھے اپنے چرپائی ڈالو بیٹھ جاؤ سکون ملتا تھا کتنا کھلی کھلی ہوا کتتی خوبصورت نظار ہے
میں اب اپنی امی سے کہہ رہی تھی موسم اچھا ہو رہا ہے باہر چل رہے ہیں مطلب باہر مطلب گیلری میں اوپر اوپر بیٹھنے چل رہے تو نہیں اچھی ب چل رہی کبھی کبھی تو چلتی ہے یہ ہوا تو میں کہتی وہیں پہ چیر وییر بھی اچا لیں گےیں پہ بیٹھائیں گے آرام سے اھا اچھا لگتا ہے نا اس و
ہاں بالکل بس یہ تھوڑا سا مچھر پریشان کرتی جی
ہاں یہ تو ہے
مچھر جو کرنے لگتے ہیں اب پھر اوپر چڑھنے کی آالکسم میں جاتے نہیں ہمارے بھی اوپر ہے بیٹھنے کا نیچے تو بند ہی ہے اس اٹھارہ اب پہلے ہوتے تھے مکان اتنے اچھے ہوتے تھے صحن کھلاوا سرپائی ڈالو پانی چھڑکو اخوب ہ ایسی سونی سونی خوشبو آتی تھی اس میں مٹی میں سے
چلی مجھے امی بلاات تو امی بلا رہی ہیں میں آپ سے پھر بات کروں گی ٹھیک ہے آپ بھائی کو لے آئیے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے
چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے السلام علیکم